خس لگان
سب بڑھیا ہے خیرییت ہے بھائی جان آپ بتائیے
ہاں بھائی جان میرا بھی سب کھا لیا تھا
ہم اب لک
ہاں بھائی جان وہ لوگ سب سب کا طبیعت ٹھیک ہے بھائی جان آپ اپنا بتائیے نا آپ لوگ کا طبیعت کس طرح ہے بھائی جان
ہم لوگوں کا طبیعت ام ابو جان میرا سب بڑ سوستھ ہے بھائی جان
او کھانا کھا لیے بھائی جان
جی بھائی جان کھانا کھا لی
اور بتائیے کیا کیا ہوا ہے
پنیر مٹر کا سبزی تھا
ہوں
پھر چھولا تھا چاول چاول دال چٹنی آم کا چٹ ن کچا ہم کا اس کا چٹنی تھا پھر ہ سوئیاں بھی بنی ہے بھائی جان پوڑی بنی ہے
ہاں
کھائے ہیں بھائی ج بہت پیٹ بھر گیا ہے آج بہت اچھے سے کھائے ہیں بھائی
خل کھائے یا امی جن بنائی
بائی جانمی جان ب
ہاں بھائی جان
کمی جان بنائی ہے
اور آپ کیا بنےیں
ہم بنا سویا اور امی جان بنائیے اب بھات دال چاول دال پھر سبزی بنائییا پنیر مٹر کا پھر چٹنی چٹنی بھی وہیں بنیں ہم صرف پوری اور سبزی بنائیں اور کھسے بیا بنائے
چلیے تب تو اچھی بات ہے بھائی جان اور بتائیے ہم کھا بھائی جان ین چاول دال سبزی اس کے بعد مٹر پنیر یہی سب کھائے بھائی جان زیادہ نہیں کچھ کھائے
اچھا بھائی
آپ ہم تو خود سے نہیں بنائے تھے بھائی جان تھوڑا آج کل سبزی میں نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے اور مسالہ بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا
اچھا اچھا بھ امی جان بنائی تھی
ہاں بھائی جان
اور سب سواستھ آپ کا کیسا ہے ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان ٹھیک ہے تھوڑا آج امی جان کا سواستھ تھوڑا ل کرا گیا ہے جس کے کارن سے وہی کوئی اور آج کھانا بنایا ہے
اچھا
اور بتائیے نا آپ کا کیا ہے سوستھ آپ کا سواستھ ٹھیک ہے
جی بھائی جی بھائی جان میرا بھی سواستھ ٹھیک ہے
اور سب ٹھ ہے
جی بھائی جن سب ٹھیک ہے
گھومنے کا پلان بنایا کہ نہیں بھیھ جا
گھومنے کا تو پلان ابھی کینسل ہے بھائی جان کیونکہ عید آ رہی ہے
او
اسی لیے بھائی
اور
اس کے بعد کہیں جا سکتے ہیں گھومنے
اور
آپ بتائیے آپ اور آپ پروگرام بنائےیں نہیں گھومنے کا
ہاں بھائی جان میرا بھی سب ٹھیک ہے بھائی جان
گھومنے کا پروگرام بنایا کہ نہیں ہوائے گا
نہیں بھائی جین ابھی نہیں بنا رہے سوچے ہے گھومنے کا لیکن کہاں گھومے پتا ہی نہیں چل رہا کہاں گھومنا چاہیے بھائی ج کوئی جگہ ہے آپ کے نر
جی بھائی جان جگہ تو ہے
بتائیے
راگیر چلے جائیے بائی جان گھومنے
اور
اور سنگاپور چلے جائیے گووا چلے جائیے بہت اچھا جگہ ہے وہ سب
ہاں ہاں
ادک لوگ جاتے ہیں سب سے ادھ لوگ مطلب جاتے ہیں ادھر گھومنے
مالدو چلیے گا بھائی جان
چلیں گے ضرور چلیں گے لیکن عید بعد
ہوں میں آلدہ ٹھیک ک ب جا
جی بہت اچھا ہے وہ بھی اچھا
سمندر کے کنارے بسا ہوا سہرے بھائی
جی پراکرتک سندر بہت
ہاں
اچھا
ہم کو بھائی جان مکئی کھانے کا من کر رہا پر مکئی مل نہیں رہا بھائی جان
کئی کا بھو جا
ہوں
بہت ادک ماترا میں گا گاؤں میں ہے بھائی جانب
ہاں بھائی جائے
گاؤں میں تو موقع ہی مل جائے گا آسانی سے
ہاں بھائی جان مل جاتا ہے لیکن دقت ہے بھائی جان کچھ جیس کی ون پہلے مکئی پک چکا ہے بھائی جان کچا مکئی اب کہاں ملے گا کہئی
اب نہیں ملے گا کچا موکری
لیکن ہم کو وہ کچھا مکئی جو چولہا پہ آگ پہ پکا کے کھائے جاتا توخانا ہم کو بھوجا اس کا ابھی ابھی کا زیادہ سے زیادہ بوجا اور وہی جو مووی دیکھنے کے سمے فلم دیکھنے کے سمے کھایا جاتا ہے وہ ملے گا
جی بھائی جان
ہم کو لیکن وہ کھانا ہے وہ الگ ہی مزہ ہے اس ے لگتا ہے کہ مرغی کا ٹانگ کھاڑا ہے
جی بھائی جی
وہ اسی طرح تو کھایا جاتا ہے بھائی جان
جی بھ
کیا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو لیتے ہیں آگ پہ ڈال دیتے ہیں جیسے مرغی کا ٹانگ کو لے کے آگ پہ ڈال دینا اور اس اس کے بد کیا کرنا ہے کہ اس پہ جیسے ہی پک جاتا ہے چاروں طرف سے کالا کالا
جی بھیا
اس میں نمک چھڑکنا ہے اس کے بعد دونوں ہاتھ سے پکڑنا ہے اس کے بعد دانت سے گھیچ گھینچ کے کھانا ہے
جی سی
تو دیکھا جائے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے
اور بتائیے بین پڑھائی لکھائی کیسے چ چل رہا ہے بھ یہ
د بھائی جان وہ سب تو ٹھیک ہی چل رہا ہے کوئی زیادہ بڑا بات نہیں پڑھائی لکھائی تو کرنا ہی رہتا ہے ہمیشہ بنا پڑھائی کے یہ کہا کچھ ہوا آپ کاب پڑھائی لکھائی بتائی نا بھ جن کو
میرا بھی سب ٹھیک چل رہا ہے بھائی جن
وہی بیٹھے تھے باہر بائی جان دھ رہے چڑیا بول رہی تھی
جی ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان سب ٹھیک ہے بھائی جان موسم
اور اور بتائیے بھائی جان
ہاں بھائی جان سب ٹھیک ہی ہے آپ بتائی نا آپ اپنا
میرا بھی ٹھیک ہے بھائی جان پیڑ پودے لگائےیا ہیں کہ نہیں بھجن گڑ کے آس پاس میں
لگائے ہے بھائی جن پیڑ پودے کافی لگا
اچھا ا شریفہ کا پییر لگا ہے ہو جان
ہاں بھائی جان لگائے تو ہے شریفا کا پیڑ
ا آملہ کا پیڑ لگا
اولہ کا بھی ہے بھائی جان لیکن چھوٹا والا اولہ کا پھر ہے بڑا والا نہیں
اچھا وہ پھل دیتا ہے تو چھوٹا دیتا ہے
ہاں بھائی یہ چھوٹا چھوٹا کہتا ہے بہت چھوٹا چھوٹا دیتا ہے پتا نہیں اس کو اتنا اس کا بس چٹ چٹنی کھا سکتے اور کیا
جی
برابر اکا ن م ر اببا بنتا ہے اورلا کا
جی ب ہم بھی سوچ رہے ہیں ہم بھی سوچ رہے ہیں وہ ن پاتی نہیں ہوتا ہے
ہاں بھائی ج
وہ اس کا پیڑ لگانے کا اس مٹی پہ اگ جائے گا نسپاتے
ہاں وہ بھی ہاں بھائی جان وہ بھی جانا چاہیے اچھا لگتا ہے ہم بھی
جی بہت اس میں پروٹین ہوتا ت
ہاں بھائی جان ہم بھی اولہ جو ہوتا ہے نا بھائی جان
جی بھائی ج
میری امی جان کی امی جان بناتی تھی نانی ماں کافی بہت بار اس کو مطلب کہ بازار سے ہر سال قریب مطلب کہ نہیں بھی تو پانچ پانچ سے سات کلو کی اولا کا مورب بناتیت بائی ج اور ہم خود ہم اسے بھونکتے تھے بھائی جان اس میں چھید کرتے تھے جو چمچ آتی ہے ہاں بھائی جن کانٹا والا چمچ آتی ہے
جی بھائی جان
چھید کرتے تھے مطلب چھت پہ جا کے دھوپ میں اس کو پانی میں ڈال دیتے تھے آولہ کو اس کے بعد اس کو چمچ سے بھوکتے رہو کتنا بار ہاتھ پہ پڑتا تھا بھائی جان بہت حالت خراب ہو جاتا ہے اس کو مطلب گتھنے میں اور گچھ دیجیے گا نا جیسے ہی گتھتیجیے گا بھائی جان اس کے بعد اس میں سے رس نکلتا ہے سمجھے بھائی جان
جی بھائی جان
واللا رسدار ہوتا ہے تو وہ رس پجیے گا تو بہت کڑوا لگتا ہے
لیکن فائدے مند ہوتا ہے
ہاں میرے دوست لوگ کی امی جان جو ہوتی ہے نا وہ انیں وہ وہ جو گجھتی ہے اولہ کو اس کا جو رس ہوتا ہے نا بھائی جان وہ پلا دیتی ہے بھائی جان اتنا کڑوا لگتا
میرے ابو جان بولتے ہیں
ہاں بھ جا
کہ آملہ کا رس پینے سے یا آملہ کھانے سے
ہاں
جو بال کا رنگ سفید جلدی ہو جاتا ہے نا
ہاں
وہ نہیں ہوتا ہے جلدی اور شریر میں مطلب شریر بھی بہت سوستھ رہتا ہے آملہ کھانے سے
او یہی سا بات ہے بھائی چلو تب تو اچھی بات ہے
اور آملہ کا مرابا بی پی کو کنٹرول بھی کر مطلب نیترت کرتا ہے
ہاں بھائی ج
ب گا
ہماری نانی م یہ سب تو خالی اولا کے مربا بہت بناتی تھے اس کو مطلب کہ گتھ کے اس کو رات بھر فھٹکڑ میں چونا کے پانی میں رکھ دیا جاتا ہے بولے رات بھر پٹکری میں رکھ کے صبح بہت اچھا سے دھو کے پھر چونا کے پانی میں بھی رکھا جاتا ہے اس کو جس سے اس کا مطلب کھٹاپن نکل جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو گیس پہ مطلب قریب نہیں آ کے چینی کا پاگ مطلب کر کے اس کو بہت زیادہ اس کے بعد اس میں آلا کو ڈالا جاتا ہے بھائی جان جو پورا کھٹا نکل کے کافی میٹھا لگتا ہے بھائی جان نا
جی بھائی ج ہم کھائے ہیں بھائی جن جی میری دادی جو ہے دادی ہ دادی جان
ہاں
وہ پہلے بہت بناتی تھی آملہ کا مربا
اب تو میری امب جان بھی بناتی ہے وہ مڑاا کم بنا ہاں ب ا جان بناتی ہے لیکن وہ مربا کم بناتی ہے وہ حلوا بناتی
جی دادی جان بھی یہ حال ا بنا دی تھی مڑا نہیں بناتی تھی اس میں ڈرائیو فروٹس ڈال کے اور کس کشمش چوہرا کشمش ڈال کر یہ سب ڈال کے گ گھی ڈال کہ بہت اچھے سے بن
ہ اس اس کو کوکر میں ابال دیا جا ہے اولا کو پانی میں ڈال کے اس کے کے بعد جب ہو جاتی ہے تو کو بیا سے اس کا جو بیج ہوتا ہے اس سے ال ہٹ الگ کر کے پیس کے اور اس کو مطلب گیس پہ چڑھا کے مطلب اس کے بعد ڈرائی مطلب سوکھا فل یہ سب ڈال دیا جاتا لیکن دقت یہ ہوتا ہے کہ کہ جو آولا کا مربا بنتا ہے نا اس میں اس کا کھٹاپن نکل جاتا ہے
جی بھائی جن سائی بولے ہیں
میں اس سین جاتا ہے تو اس میں کھ اپن رہ جاتا ہے ج
نہیں لیکن چینی کا ماترا جو ہے اس میں زیادہ ڈالنے سے یا گوڑ کا ماترا زیادہ ڈالنے سےی کھٹاپن تھوڑا ہٹ جاتا ہے
تو تو پھر مطلب کہ صحت کے لیے بھی تو چینی ہانیکارک اور گڑ تو اس کا سواد اچھا نہیں آتا ہے بھائی
جی بھائی جان تو کھٹا ہی رہتا ہے بھائی
چلیے بھائی جان بہت بہت شکریہ بات
بہت بہت شکریہ بھائی جان اللہ حافظ بھائی جان
فس بھائی جان ٹھیک ہے شکریہ